میری ماں وہاں آ گئی ہے کیا
نہیں نہیں کیوں
وہ پتا نہیں کہاں گئی
اپنے بت اس لیے فون کیا مجھے
ہ نہیں مجھے تو بات ہی کرنی تھی آپ سے آپ کے پاس اتنا اچھا فرک شلوار دیکھا میں نے ففٹین ہنڈریڈ کا ہاں لیکن ایک بات ارے یہ واٹسپ پے میری جب آؤ گی نہا تب بول دوں گی ا لیکن ک اس کو یہ ہے نا اس کو کلر ویریشن آتی ہے
وہج ب سنتا تھا کیوں کیا گاٹ گ
اور سناؤ آپ ہلو
ہاں بولو
آج محرم ہے ہے نا آج سے اسٹارٹ
کش میں
محرم الحرام
اس میں بھی یہ روز رکھنے پڑتے ہیں نا
دس دن میں نے بولا تھا گھر والوں کو میں رکھوں گی لیکن یہ ماما نے بولا اب تو بیمار ہو
دس دن نہیں وہ تین دن یہ نا دو دن
دو دن وہ میں رہتی ہوں کوئی اس میں دس دن بھی رہتا ہے کوئی اس کو دس دن بھی رہتا ہے
نہیں دس دن میں کیسے رہوں گی ابھی تو بہت زیادہ گرمی ہے مطلب یہ
دو دن رہیں گے نہیں نہیں ہاں ہے کہ یہ کسی حاجت کے لیے نیت کے لیے رکھ کی جاتی ہے
اچھا اچھا ٹھیک ہے ہاں وہ تو میں رکھوں گی اور فروزہ بھی رکھوں گی
انشاء اللہ میں بھی رکھوں گی
اور
اور تو یہ کب آائی
آپ لا ہے اس کو باب میں
کیا دل آیا تھا پھر
یہی نا باہر کا وہ وہ کیا دلاتے وہاں سے
کیچا وغیرہ
آ اک
اچھا اب
نہیں نہیں اس نے جوس ہی لایا ہے اس بس ہی نہیں ل ہے ہ کہاں سے دی تھی اس کو پتا ہے میں تین دن سے صح کر رہے اس کو دوائی دینے کے لیے لیکن یہ جو یہاں تھے نا ہمارے مہمان لوگ
ہاں
وہ اس کو صبح صبح باہر لیتے تھے اور آئس کریم کا ایک ایک چھیلا دیتے تھے
اچھا
تو پھر میں نے سوچا سردی میں نہیں دینا پڑتا ہے نا وہ
ہ ہاں وہ بات پتا ہے میں نے کیو فپ سے سنو پہلے مجھے کیا میسج آئی کیو فپ سے میں
ہ
مجھے اس بولا تو کلر ویریشن بہت زیادہ آ گیا اب میں نے سوٹ دیکھا نا تو میں نے اس کو بولا مجھے کلر آپ کے پاس کلر ویریشن آتی ہے مجھے صحیح سے دیکھنا ہے اس میں کیا غلط بات ہے مجھے صح سے پیک دےجو اس نے بولا آپ صرف یہی بول وہ پھر لیتی نہیں
ہاں
ا یہ عجیب انسان ہے
کیا بولنااتنا کہ اس گ ڈم کر
پتہ نہیں میری نانی کیا کیا بول رہی ہے
پتا نہیں یہ بولتی رہتی ہے یہی
کوئی بات نہیں اپ کیا کر رہے
الج کرارنٹ لی بسٹ
کر بھی کہ سکتے ہیں
پتا نہیں کیا بول رہی تھی میں نے سنا ہی نہیں
کچھ مکان کا ہی بول رہی تھی
یہ اسے میرے پتی کو بولا آپ نے نظر نہیں دی وہاں
اچھا
اس نے بولا ہم گھر میں چھت دے رہے تھے میں ادھر چڑھا گیا نہیں ہ پھر مجھے گھر والوں نے اتنا ڈانٹا کہ بولا آپ کے یہاں کرائے رہتے ہو
وہ بھی مت بہت صحیح ہے
شاتری یا کون سمئے پشاربس نہیںوپ میں کر رہی تھی مجھے
آپ خود اپنے پاؤں پہ کلہڑی مار رہے ی ہے
یہ خود یہ نا ہمارے مہمان مجھے کال کر رہا تھا میرے نمبر پہ
اچھا
اس پہ میں نے کٹ کر دیا تھا تو میں نے اس کو دوسرے نمبر سے فون کیا اور بتاؤ آ
بس ٹھیک ہے آپ سناؤ
شکر اللہ کا
چائے پی
چائے تو پی ہم نے ان کے ساتھ ہی نہیں پہلے ان کو دی تو آپ خود سے
اچھا ٹھیک
اک
آپ کیا آپ کام ہی ٹائم ہو وہاں پر
ہوں او کیا
آپ تو یہی ہو یہ والے ال الگ ہے آپ کا تو مجھے ٹینشن
میں تو یہی ہوں لیکن الگ ہوں نا
ارے الگ ہو اس سے کیا ہوگا اگر آپ کا دل بھر آئے گا آپ اٹھو گی اور آؤ گی ہمارے گھر اقرا کے پاس جاؤ گی لیکن مسئلہ ہمارا ہو گیا ہم کہاں جائے اتنی جلدی جا سکتے ہیں ہم تو آپ کے گھر میں بھی اتنی جلدی نہیں آ
ہاں ہ ہ ہ
اصل میں مائیکا میری ماما کا چھوٹا
اللام وعلیکم السلام ابھی میرے نمبر پہ کال کیا
ہاں
یہ وہ کونسم برابر
ہاں وہی نا کلسوم کا نمبر ہے ہاں وہ تھا میرے پاس
اچھا فلائٹ میں بھی ہو
ہاں ہاں
ہ اچھا اچھا مے تو بہت یاد آ رہی ہے بہت بہت ا ہ میں کبھی نہیں
اورھا مجھے بھی آپ کی بہت
جتنا اللہ کی اللہ کی قسم پت ہے مطب ہمیں ایک دم کبھی نہیں ہوا ہے ا اپنے رشتے دار بھی آتے ہیں نا تو اتنا اپنی کزن سے بات کرتےے میں نے اس کو بولا جس بہت فیز ہوگا ان کے گھر جانے سے
ہاں اور کیا سان دنیا میںتے ہے نا ہاں
کیا ہوا ہے ہمیں بھی چائے بھی نہیں پیتی لیکن کو مجھے پتا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے بھی چائے بھی نہیں پی پا رہی تھی
وہی نا انسان کو ہوتا ہے کبھی کبھی
مون آف رہے گا ہے نا
ہاں ہاں ہاں
ج اچھا اچھا جی پہنچ جپ ہ ایرپورٹ اچھا چلو جھیک یہ یہ کوسو آپ ب گل وہ میرا میں اس پہ وہی کام کر رہی تھی اس کا ٹاسک کر رہی تھی
ہاں وہ یہ نا ہسری
کیا پورا کرنا میرے نہیں یہی ہے نہیں ان میں تو ایک ہی س وہ کیا نمبر ہے بت
ارے ایسی کیا بات ہے آپ بتاؤ تھوڑی ہی کرتے ہیں
یہی جو ہے اسی سے میں فون کروں گا
مج بہت زیادہ بھوک لگی
کا نمبر ہے اتنا کا کوئی دادا بھائی کے نام سے
نہیں نہیں یہی ایک ہے یہی ایک تھا میرے پاس ہاں
ا چ میر نم
اوکے ٹھیک ہے اور بتاؤ
نمبر لگ ہلو
ہاں میں سن رہی تھی اور آپ کی بات جا بھی
ہ اچھا اور دیتا
بس چل رہی ہے نا زندگی کٹ رہی ہے
اچھا ج م کہ ن مطلب اسسے نے میں ایک کےیات نمبر پہ کال
ہاں ہاں میں نہیں سنا
چلو
ہاں
اور سناؤ
بس کٹ رہی ہے زندگی اور کیا ہوتا ہو کجھے بری دوائی کھائی اصل مجھے اتنی بھوک لگی ابھی ماما آئے گی تو میں کچھ کھاؤں گی
اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے آپ نے آپ نے صبح کچھ نہیں کھایا
صبح چائے پی تھی بس پھر اس پہ دو تین دوائی کھائی تو بھوک تو لگتی ہے نا پھر
اچھا مجھے آپ نے مجھے گھر بولا تھا وہاں جانے کے لیے مجھے ابھی وہیں فون کر رہی تھی
کیا بولا
میں نے کہاں اٹھایا اب آپ کی کال کٹ کرنے کے بعد کروں گی واپ
ہاں اس کو بولنا مجھے یہ بینک کا ایشو بھی ہو گیا ہے مجھے کتاب ضروری اور ضروری لانا اور یہ پیسے بھی اس کو کیا ہے نا یہ اگر ایسے پیسے ہیں تو اس کے اکاؤنٹ میں ڈالو یا خود کے اکاؤنٹ میں ڈالوانا
کوئی بات نہیں اگر وہ ایسے اگر وہ ایسے بھی نہیں دے گی تو مجھے اس کو پیسے دینے ہیں نا ابھی بس
ہاں پھر اس کو وہی سے کاٹ لینا وہ پیسے
نہیں تو ہو سک
ہاں وہی ویسے وہ آپ کے پاس وہ کام ہوا ہے جس کا پیسہ آپ کے پاس ہے
اس نے مجھے کل بولا آپ کا ہو گیا اب آپ کزن کا بھیجو پھر میں نے کل کزن کا بھیجا ابھی مجھے نہیں پتا اس کا کیا کیا
اچھا ٹھیک مطلب ایک کا ہو گیا اس کا پیسہ دیا آپ نے اس کو
ہ اس تو میں نے دیا تھا پہلے ہی
تو ٹھیک ہے
دو والا ہو گیا لیکن میرے پاس ابھی کوئی لیٹر نہیں یا انسٹرنکشن لیٹر وغیرہ کچھ بھی نہیں
اچھا
ابھی نہیں پتا کیا ہوگا
ارے ہاں یہاںانا یاد سے جانا پلیز میری بہن ہوناا آپ تو پتا ہی ہے میری حالت یہاں بینک پہ نا کیونکہ اکاؤنٹ میں یہ پھر میرے سے وہاں یہ انفارمیشن لے لینا ان کو بول دینا وہ نہیں چل پ پ ہے آپ لووں نے اس کو گھر بھی بھیجا ہے آپ اس کو صرف اکاؤنٹ پہ یہ چیک کر رہے ہیں کہ پیسے کس بات کے کٹے ہیں اور اگر کوئی سبسکرپشن بھی ہوا ہے تو وہ بند کر د ہاں اور کیا
وہ وہی کرتے ہیں بند یا آپ لوگ
نہیں وہ وہی کر اب مجھے ایک میسج آیا تھا کہ آپ ای مینڈیٹ سے خود کر سکتی ہو لیکن وہاں پہ نہا وہ کچھ اکاؤنٹ دے رہا ہے بول رہا ہے اس میں اپنے دو روپیہ ڈالو میں ڈالتی ہوں
نہیں وہ دو روپیہ آپ کو پتا آپ کو میرے بھائی کو بولنا تھا مجھے پتا مجھے آیا سمجھاپور کیا ہو گیا پچھلی بار میرے پاپا کو بھی چھ سو کچ کاٹے اور ہاں ہاں اس کو بھیک د ہے پھر اس کو یہ ہوا تھا نا سبسکرائب کیا تھا اس کو یہ نا ایکچولی پتا نہیں کہ وہ کچھ ت ہے کیو پوچ کے لیے
اچھا
پھر اس کو کام ہو گیا پھر اس کو بھی یہی کرنا پڑا دو روپئے کچھ ڈالنے پڑے لیکن پھر اس کو یہ آٹو پے بند کرنا ہوتا ہے
ہاں وہی نا مجھے پتا ہی نہیں کس پہ کیا ہوا ہے سبس
پھر آپ کو میرے بھائی کو بولنا تھا لیکن وہ ا بھی یہاں نہیں بیچ میں خودتی بھی بینک جاؤں گی لیکن میں بھائی کو بھی بھی س چھوٹے والے کو ہاں ہاں
ہاں تو کل سے میں نے آپ کو بولا ہوتا پاپا کو بھی چھ سو روپیہ
اور کیا پھر ہم نے اس پہ پتاہ ہے اس پہ ہم نے پھر اتنا کام لیا ہمیں پھر اس پ نمبر پہ وہ لاگ کیا اور اس پہ سیریلس دیکھے
اچھا
ہاں چلو میں پہلے اس کو کال کرتی ہوں ٹھیک ہے
ہاں
اوکے اللہ حافظ
ہی